وعلیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ
ھمم کیا حال ہے خیریت
ہاں باجی سب خیریت ٹھیک ہے آپ
ھمم الحمد للہ سب خیریت ہے
ماشاء اللہ
ا ابھی کیا کر رہی تھی
بس بیٹھے ہیں کھڑکی کے پاس دیکھ رہے موسم بڑی سہانا لگ رہا ہے
ھمم سمجھو سہانا ہے ہی ابھی موسم سہانا ہی چلے گا
وہی ہے مطلب کھڑکی کے پاس پیڑ سب ہوا چل رہا ہے ٹھیک ہے
ہم تو مووی دیکھ رہے تھے ٹھیک ہی تھا
اچھا
ھمم ابھی انسٹا یوز نہیں کرتی ہے کیا بہت بار نہیں دیکھے آن لائن
کرتے ہیں زیادہ نہیں ٹائم اتنا نہیں ملتا ہے
اچھا یہ ہم تو دیکھ رہے تھے تو اس دن اس دن پتا ہے ہاں آج صبح کو یہ دیکھ رہے تھے ایک ہارر تھا کیا اس کا نام تھا باپرے ایک نہیں دکھتا ہے جوکر آپ کا جو وائٹ کلر کا پہنا ہوا رہتا ہے
اچھا
ہاں ہاں تو وہی والا دیکھ رہے تھے اتنا مطلب کہ ڈینجرس ہے نا باپ رے باپ دیکھے ایک دم ڈر گئے تھے صحیح میں اورایک وہ تھا اور ایک وہ تھا کل دیکھ رہے تھے ایک چھوٹی سی بچی چھ سال کی تھی تو غائب ہو جاتی اچانک اور کتنا سال بعد وہ ممی بن کے واپس آتی ہے وہ والا بھی سین دیکھے تھے اتنا ڈراونا تھا نا سہی میں
اچھا ہاں وہ سب دیکھنے میں بڑھیا لگتا ہے
ھممم لیکن ڈراونا بھی ہے ایسا ایک بار بھی یہاں کیا بولتے ہیں مووی وغیرہ دیکھنے کے لیے تھیٹر گئی ہے کیا
ہم وہ سب نہیں جاتے ہیں
سنے ہیں کی ہے تھئیٹر
وہ جاتے نہیں ہیں
ہ ہم بھی کبھی گئے نہیں ہیں ہم کیا کرینگی جا کے جامترا والا اچھا نہیں ہے نا کیونکہ یہی ہی آدمی رہے گا اور اتنا بھیڑ باڑ چھوٹا سا تھیٹر میں نہیں اچھا ہوتا ہے
نہیں اچھا نہیں لگتا ہے مطلب لڑکا لڑکی سب ہی رہتے ہیں
ہوں بات تو صحیح ہے اور زیادہ تر آدمی کابھی فورست نہیں ہے نا اپنے کام سے تو کیسے کوئی جا سکتا ہے کہیں بھی
ہاں دیکھنے کا من ہوتا ہے مووی تو گھر میں کبھی کبھی ٹی وی چلا لیتے ہیں موبائل سے دیکھ لیتے
اچھا وہ والا مووی دیکھی تھی اور جو سیتا رمن کا ایک نکلا تھا
نہیں دیکھ پائے ہیں ہم
ارے وہ والا بہت پہلے نکلا تھا کم سے کم تو ایک دو سال ہو گیا ہوگا جو کیا بولتے سیتان سیتا رام کا ہی تھا مووی جو کہ نہیں ہوتا پاکستان باڈر میں وہ ہیرو چل جاتا ہے ساؤتھ مووی تھا
اچھا ہم دیکھ نہیں پائے نہیں دیکھ پائے ہیں نہیں دیکھے ہیں
پرنسس نور جہان ہوں ہوگی دیکھ لینا بہت اچھا ہے اس میں ہر ایک سین مطلب بہت ہی اچھا ہے کہیں کا بھی سین خراب نہیں ہے اس میں اس بار ہم سوچے تھے دیکھیں گے لیکن ٹائم نہیں ملتا فرست ہی نہیں ہے کام سے کیا دیکھے
ہم تھوڑا بہت سیریل ہی دیکھتے ہیں مووی اتنا زیادہ نہیں دیکھتے ہیں نارمل اسلامی اسلامک سیریل ہی دیکھتے ہیں زیادہ مطلب پاکستانی سیریل سب آتا ہے نا وہ سب دیکھنے میں اچھا لگتا ہے گھریلو ہوتا ہے دا اینڈ ڈرامہ زیادہ نہیں ہوتا ہے اس لیے مطلب وہی سب بڑھیا لگتا ہے
ہ ماشاء اللہ کیا بولتے ہیں تو ابھی کون سا سیریل چل رہا ہے ہم بہت دن سے پاکستانی والا چھوڑ دیا ہے دیکھناا فرست نہیں ملتا ہے
ہاں وہ پرورش آیا ہے جو مایی ری ہو مائری ایک سیریل ہے تو اس اسی کا ہی مطلب سیزن ٹو پرورش آیا ہے اور کیا بولتے ہیں ہم میرے ہم سفر ہم دیکھے ہیں کفارا تو بہت ہی بڑھیا مطلب سیریل تھا وہ تو دیکھے ہیں لگ بھگ سب کوئی یہاں پہ کفارا دیکھا ہے
ہم وہ والا نہیں دیکھے بٹ اس کا دیکھے تھے اسی والی جو رہتی ہے آرٹ ٹیسٹ اس کا نہیں نکلا تھا مہرا والا وہ دیکھے
ہاں
مہرا کا ابھی تو یہ چل رہا ہے سب سے زیادہ جو انتقام والا نہیں نکلا ہے پاکستانی میں ہاں یہ والا سیریل بھی زیادہ چل رہا ہے انتقام کا
ہاں دیکھتے ہیں کبھی کبھی
تو یہ ہاں وہی تو فرست کا ہی تو بات ہے وہی نہیں مل پاتا ہے تو کیا بولتا ہے ابھی جو ہمراہی والا ن کلا ہے وہ دیکھی ہے وہ کیسا ہے
کیا وہ
اور ہمراہی پاکستانی سیریل ہے
اچھا نہیں ہم دیکھے نہیں ہیں
ہوں چل رہا ہے اس کا سیزن ون ختم ہو گیا اب سیزن ٹو چل رہا ہے ہم دیکھتے نہیں ہے بٹ ایک دو بار ریلس میں آ جاتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں ایسے کہاں فرست فرست ہی نہیں ہے کسی کو کون ایک دم ٹائم نکال کے دیکھے گا وہ سب
ہاں تو پڑھائی بھی کرنا پڑتا ہے نا
ہاں اور میرا تو ابھی ہے ہی ایگزام بھی ہے اور ابزرویشن بھی ہے تو ہم کو دونوں طرف دھیان دینا پڑ رہا ہے ٹائم ہی نہیں نکال پا رہے
ہاں بات تو صحیح ہے
ہ اوپر سے گھر میں بھی تھوڑا بہت کام ہوتا ہے نا تو
ہوں
اور سب ابھی کام ہو گیا گھر میں کچھ کام چل رہا تھا نا
ہاں چل رہا ہے نہیں ہوا ہے مطلب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے
اچھا تو وہ کیا بولتے ہیں جو چھت والا دھلائی ہو رہا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا
ہاں ہو گیا اس کا مطلب ڈیزائن بن رہا تھا وہ بھی ہو گیا اب روم میں پلسٹر چل رہا ہے
تو کیا بولتے ہیں وہ جو ڈھلائی ہوا ہے تو وہ اوپر تللا اور نہیں بنے گا کی بس ایک ہی میں بن کے چڑ چھوڑنا ہے
ایک ہی میں بن کے چھڑنا ہے تو ابھی اوپر نہیں ہوگا اگر بعد میں مطلب کوئی دککت ہوگا تو بعد میں بنے گا ابھی اتنا گھر کا ضرورت نہیں ہے
تو کیا بولتے بس چھت کا وہ ڈیزائن دینا باقی ہے نا باقی سب اندر طرف بن گیا سارا کمپلیٹ
ہاں ہو ہی گیا ہے اور کچھ دن لگے گا لگ بھگ سب کمپلیٹ ہو ہی جائے گا
تو کیا وہ جو ڈھلائی ہاں وہ جو ڈھلائی ہوا ہے نہیں ان شاء اللہ بن جائے گا سب جو ڈھلائی ہوا ہے اس میں روم ہے کتنا دو روم بنا ہے کہ اور بھی روم بنا ہے
دو ہی روم بنا ہے جو نیو والا بنا ہے نا اور پہلے سے دو روم اور ایک مطلب گلی جو باڑے طرف جاتے ہیں
ہاں
وہ اس کا بھی ڈھلائی ہو گیا ہے مطلب پہلے ڈھلائی ہوا ڈھلائی کیا ہوا نہیں تھا اس کو اب مطلب توڑ کے ہلکا زیادہ نہیں دو تین اینٹا کھول کے اس کو پھر سے ڈھلائی کر دیا ہے
او اچھا چلو ان شاء اللہ تب ٹھیک کیا بن بھی جائے گا صحیح سے اور بن گیا تو اچھا ہی ہے نا
ہاں دککت ختم ہو جائے گا ابھی برسات میں وہ جو ڈھلائی نہیں رہتا ہے تو پانی ٹپکنے لگتا ہے نا اس کا ہی بڑی دککت ہے تو
ہاں بھائی تو میرا خود کا تو ہم لوگ کا ادھر ایک نہیں ہے جو باڈی کی طرف ہے وہ گھر میں ابھی پے بارش بارش میں پانی ٹپکتا ہی رہتا ہے
ہاں وہی دککت ہے بارش میں اور آج کل وہ سب کام کے لیے آدمی نہیں رہ تا ہے ملتا ہی نہیں کی سب ابھی تو مطلب مستری بن گیا ہے پڑھ لکھ کے انجینئر ابھی تو لوار کھوجنے میں اتنا دقت ہوتا ہے نا
ہاں وہ جو وہ جو ریلس نہیں دیکھی ہے کہ پہلے پہلے بولتے تھے کہ یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے لیکن ابھی لیبر کے لیے ویکنسی نکالنا پڑتا ہے
ہاں بات تو صحیح ہے ابھی لیبر نہیں مل رہا ہے لیبر کہاں اتنا مطلب گھر جب سے بن رہا ہے ڈھلائی بھی ہو گیا ہے لیبر جینس نہیں ہے بس عورت سبھی لیبر
ابھی لیبر ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ ابھی بہت کام لگ لوگ چل رہا ہے نا اور دوسرا کام دیکھو نا ابھی گورنمنٹ سے کتنا کام نکال رہا ہے روڈ کا روڈ بنانے کا پیڑ ویڑ لگانے کا تو ہاں
پیڑ ویڑ لگانے کا اور ہم لوگ کا یہاں مطلب برج تو ہے نا اس میں بالو بالو مطلب ٹریکٹر سے چلتا ہے بالو لوڈ کرنے کے لیے بالو لوڈ کرنے کے لیے سب لیبر سب چل جاتا ہے اور وہاں مطلب کمائی بھی بڑھیا ہوتا ہے دن میں لگ بھگ دو تین ہزار ہو جاتا ہے اگر بڑھیا سے محنت کرو پورا دن تو تو ساڑھے تین سو چار سو کے لیے لیبر مطلب گھر میں تھوڑی کام کرے گا
ہاں وہی چیز تو بس وہی ہے ادھر
ابھی مطلب کمائی زیادہ کمائی زیادہ دیکھ رہا ہے نا ابھی لیبر ہی انجینئر ہے انجینئر سے زیادہ کمائی انجنیر سے زیادہ کمائی ہو رہا ہے لیبر سب کا اور ہم لوگ کہ یہاں کچھ زیادہ ہی دیکھو گی نا آ کے فرصت نہیں ملے گا اتنا گاڑی چلتا ہے یہاں پہ اور مطلب باہر نکلو گی نا فائیو منٹ میں اتنا ہی گاڑی دیکھ لو گی لگے گی کہ باہر رہے نہیں اتنا دھول مٹی ہے
ہاں چلو ماشاء اللہ کام تو کم سے کم ہو رہا ہے اب جب تک وہ برج والا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک تو بھیڑ باڑ ہوگا ہی کام ختم ہوگا نہیں پھر ویسا ہی ہو جائے گا پہلے جیسا
ہاں بات تو صحی ہے پر ابھی مطلب
ہاں
ابھی ہم لوگ کا جھارکھنڈ میں اب وا واز آ رہا ہے نا تو سب کا گھر ور بن رہا ہے اس میں بھی بہت بالو کا ضرورت پڑ رہا ہے نا
تم لوگ کا ابو آواز والا آیا ہے نا
نہیں کہاں آیا ایک بار بھی نہیں بہت بار فارم بھرے ہیں لگ بھگ دو تین بار پر آیا نہیں
تب آنا تو چاہیے تھا ہم لوگ کبھی تو ایک بار بھی نہیں آیا لیکن آنا چاہیے تھا کیونکے سب کو ملا ہے نا
ہاں یہاں پہ تو ایک گھر میں دو تین مل گیا ہے جیسا کی مطلب مطلب پاپا کو ملا ہے تو اس کا دو بیٹا کو مل گیا ہے دو تین بیٹا ہے تو ان لوگ کو مل گیا اور ہم لوگ اتنا بھرے مطلب دو تین بار فارم بھر چکے ہیں پھر ملا ہی نہیں
آا اصل بس ایک دو انسان ہونے نہیں دیتا ہے نا بس بات وہی ہے
ہاں بات تو صحی ہے
پھر اللہ خیر کرے ھمم بی پی ایل والوں کو تو ملتا ہی ہے اے پی ایل والوں کو تھوڑا بہت دککت ہوگا کیوںک اے پی ایل میں تھوڑا سا ہائر میں آتا ہے نا وہ لوگ
ہاں وہی ہے
اس بار بھی ٹرائی کر کے دیکھے نا اس بارٹرائی ٹرائی بھی کرے گی تو اور کیا بنائے گی سب تو بن ہی گیا ہے
بات تو صحیح ہے اب بنائے کہاں فالتو جگہ جائے گا
ھمم وہی تو
اور گهر بنانے سے تھوڑی ہوگا اس کو دیکھ بھال بھی تو کرنا ہوگا اتنا گھر صاف صفائی جھاڑو پوچھا لگانے میں بھی تو دککت نا
چھوڑو نا دیکھو نوکر رکھ لینا کتنا گاؤں میں ایک وہ اٹھا کے لے آنا
اتنا بھی پیسہ تھوڑی ہے کہاں اس کے لیے اس کے لیے پیسہ بھی تو چاہیے نا
ہاں بات تو صحیح بول رہی ہے نوکر رکھنے سے نہیں ہوگا اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے دھیان بھی چاہیے اچھا بھائی جتنا ہے اتنا میں ہی رہوں اللہ جتنا دیرا ہے اتنا میں خوش رہوں کیا ہے وہ بعد میں بھی بن جائے گا پھر بھی ایک بار ٹرائی کر کے دیکھینا اگر آپ ہاں تو کوئی بات نہیں دیکھنا اگر کہیں کچھ ضرورت پڑے گا اس میں لگا دینا
ہاں
اچھا ٹھیک ہے ہاں تب دیکھتے ہے آگے میں
ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے